ولیکم رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ بائی چان ٹھیک ہو
کا شکر ہے اپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہیں-
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو- آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں انٹرنیٹ پہ بائی چان ٹھیک ہے
تو بھائی جان انٹرنیٹ آج کے دور کی سب سے اہم اور طاقتور ٹیکنالوجی میں اسے ایک ہے یہ دنیا بھر کے کمپیوٹرس اور ڈیوائسز کو اپس میں- ہونے والا ایک بڑا نیٹ ورک ہے انٹرنیٹ نے انسانی زندگی کو بہت اسان بنایا دیا ہے تو اج ہم گھر بیٹھے دنیا کسی بھی کونے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو مطلب کہ دوستوں اور رشتے اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن کام بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم چند سوال پہلے کی بات کریں تو بھائی جان اس وقت معلومات حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا لوگوں کو لائبریری جانا پڑتا تھا کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھی اور بہت وقت لگانا مل کے لگاتے تھے لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر قسم کے معلومات چند سیکنڈس میں مل جاتے ہیں تو اسی لیے انٹرنیٹ آج کی زمانے میں بہت ہی مطلب کہ بڑی ٹیکنالوجی ہے ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی بھائی جان اسی طرح اگر میں دیکھوں کہ اس کے جو انٹرنیٹ کے فائدے بھی ہیں لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں جیسے کہ آج کے نوجوان جو کرتے ہیں رہتے ہیںتعمال کرے ایک ماں باپ کو جو ہے اپنے بچے کے لیے وقت نہیں ہوتا
ہاں بھائی جان
آپ کے لیے بھی ہو
ہاں بائی جے
انٹرنیٹ کے بے شمار فائدے ہیں میں وہی میں بولتا ہوں کچھ نقصانات بھی ہے انٹرنیٹ کے غر ضروری یا حد سے زیادہ استعمال وقت ضائ ضائع کرتا ہے سوشل میڈیا کی عادت تعلیم اور کام پر برا اثر ڈال ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ جوٹے خبریں اور غلط معلومات کا شکار ہو جاتے م ہیکنگ اور
ہاں بھائی جان اگر اسی کے سات سھ میری بائی مطلب کہ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ تعلیم کا میدان میں نظر آتا ہے تو اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اسائنمنٹس تیار کر سکتے ہیں تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی موضوع کو سمجھنے میں مطلب کہ مشکل ہو تو وہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز اور آرٹیکلس دیکھ کر اپنی سمجھ بہتر بنا سکتے اس طرح انٹرنیٹ اپنے تعلیم کو تعلیم ہر شخص کے لیے زیادہ آسان اور د بنا دی ہے تو انٹرنیٹ کمیونکیشن کا بھی بہت ہی بڑا ذریعہ ہے تو آج ہم ای میلز بھیج سکتے ہیں ویڈیو کالس کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دوستوں اور گھر والوں سے رابطہ میں رہ سکتے ہیں تو جو لوگ دوسرے ملک میںئے رہتے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے مطلب کہ پیاروں سے مطلب کہ روز بات ہی کر سکتے ہیں تو مطلب کہ اس اس نے فاصلوں کو کم کر دیا ہے اور دنیا کو ایک مطلب کہ گلوبل ولیج بنا دیا ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل آپ نے بستطفرمائے باجان جیسے کہ اسی کی طرح ہم دیکھیں گے تجارت تو روزگار میں انٹرنیٹ کا کردار بہت بڑا ہے انٹرنیٹ انیہ بزس بزنس دنیا کو بھی بدل دیا ہے آن لائن شاپنگ اور ای کامرس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے سامان خرید اور فروخت کرتے ہیں چھوٹی بزنس بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے پروڈکٹس اور پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں مطلب بہت سے لوگ فری لینسنگ آن لائن ٹیچنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کنٹینٹ کریئشن کے ذریعے روز روزگار حاصل کر رہے ہیں صحت کے اگر ہم صحت معاملے میں بھی دیکھیں صحت کے شعبے میں انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی مدد سے ڈاکٹرس آن لائن دیکھے مشورہ دیتے ہیں لوگ صحت سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں اور اپوائنٹمنٹس بھی آن لائن بک کرتے ہیں میڈیکل رس سرچ اور نئے علاج کے طریقے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں شیئر کیے جاتے ہیں اس سے صحت کی بالکل
مطلب کہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے تو آج بہت سی کمپنیز آن لائن کام کرتے ہیں لوگ گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں منگوا لیتے ہیں تو آن لائن پیکنگ کی وجہ سے بھی پیسے ٹرانسفر کرنا اور بجلی جمع کروانا مان کہ بہت ہی بجلی بل جمع کروانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے تو اس سے وقت اور محنت دونوں بجات بچہت ہوت ہے تو انٹرنیٹ مطلب کہ انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے تو لوگ آن لائن موویز دیکھتے ہیں میوزک سنتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں اور مختلف قسموں کے دلچسپ کنٹینٹ دیکھ دیکھتے ہیں تو جب لوگ تھک جات ہیں تو انٹرنیٹ انہیں تفریح کا بہت سا ذریعہ فراہم کرتا ہے تو انٹرنیٹ نے نوکریوں کے نئے مطلب مقام بھی پیدا کیے ہیں آج بہت سے لوگ مطلب کہ فرین لنگسنگ کر رہے ہیں اور گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں آن لائن مارکیٹنگ گرافکنگ ڈیزائنگ کنٹینٹ رائٹنگ اور پروگرامنگ جیسے بہت سےی فیلڈس انٹرنیٹ کی وجہ سے ترقی کررہے ہے تو اس نے بے روزگاری کو کم کرنے میں بھی بہت بڑی مدد کی ہے
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا انٹر نےٹ اللہ کی دی ہوئی عقل اور انسانی محنت کا ایک عظیم نتیجہ ہے جس نے دنیا کا طریقے کی نہ راہوں پر ڈالی ہیں اگر اس کا استعمال سمجھداری ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کیا جائے تو یہ تعلیم روزگار صحت اور ترقی کی بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں ہمیں انٹرنیٹ کے فائدوں سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کی کرنی چاہیے اسی طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک طریقے یافتہ معاشرہ کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں
پیدا کر سکتے ہیں کچھ لوگ اپنا قم وقت سوشل میڈیا اور گیمس پر ضائع کر دیتے ہیں اس سے ان کی تعلیم اور صحت متاثر ہو سکتی ہے تو اگر انٹرنیٹ کو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو انسان لیکن تنہائی اور ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتا ہے تو انٹرنیٹ پر چھوٹی خبریں اور غلط معلومات بھی پہلے مطلب کہ پھیلائی جاتی ہے تو کئی دفعہ لوگ بنا تسکیر کے ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں تو جس سے غلط فہملی پیدا ہوتی ہے تو اسی لیے انٹرنیٹ پر م ہر معلومات کو سچ سمجھنے کے مطلب کے کے بجائے اس کی تسقید کرنی چاہیے
بالکل بھائ جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ میں جو محفوظ انٹرنیٹ کا مان انٹرنیٹ کےے استعمال ہمیشہ جو ہے اتیاط احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے مضبوط پاسورٹ رکھنا چاہیے اور اپنی ذات معلومات کسی غیر ہے متعلقہ شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے صرف پر جو ویب سائٹس ہیں سے معلومات حاصل کرنی چاہیے اور سوشل میڈیا کی استعمال محدود وقت کے لئے کرنا چاہیے اسی طرح والدین کو بچوں کی آن لائن ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی چاہیے بھائی جان
ہاں بائی جان تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انٹرنیٹ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے لیکن اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے تو ان کی مطلب کہ پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کو صرف ضرورت اور فائدے کے لیے استعمال کیا جائے وقت کے مطلب کہ پابندی اور متوازن استعمال بہت ہی اہم ہے تو سائبر کرائم بھی انٹرنیٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگ مطلب کہ ہیکنگ فراڈ اور آن لائن دقا دی مطلب کہ دینے کا ذریعہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی پرسنل معلومات اور پاس ورڈس پاسورڈس کو محفوظ رکھنا چاہیے کسی بھی مطلب کہ انجان شخص کے کے ساتھ اپنی بک ذاتی معلومات شیئر نہیں کرنی چاہیے تو انٹرنیٹ کی مستقبل بہت ہی روشن نظر آتا ہے تو ہر گزرتا ہے دن کے ساتھ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آن لائن لرننگ اور ڈیجیٹل سروس انٹرنیٹ کی اہمیت کو مطلب کی اور زیادہ بڑھاتا ہے تو آنے والے وقت میں انٹرنیٹ مطلب کہ انسانی زندگی کا اور بھی اہم حصہ بن گیا ہے
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی میں بہت سہمت ہوںپ کی بات سے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ رابطے کے بہترین ذریعہ ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا بھر کی لوگ ایک دوسرے سے فورا رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کالز وائس کالز اگر ان دیکھیں گے ای میلز اور سوشل میڈیا نے فاصلو کو کم کر دیا ہے گھر سے دور رہنے والے اف ارات جو ہوتے ہیں نا بھائی جان اس سے بھی ہم خاندان خاندان اور دوستوں سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں
ہاں م ج تو ہمیں انٹرنیٹ کو ایک ملکی نعمت سمجھنا چاہے اور اس کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہے اگر ہم انٹرنیٹ کو تعلیم معلومات اور ترقی کے لیے استعمال کریں تو یہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کرے تو یہ ہمارے لیے مطلب مسئائل پیدا کر سکتا ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ نے دنیا کو بہت ہی قریب کر دیا ہے تو اس نے معلومات تعلیم تجارت اور رابطے کے لیے مطلب کہ دروازے کھول دیے یہ ایک عظیم مطلب کہ ایجاد جو انسانی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے تو ہمیں اس ٹیکنالوجی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا ہمیشہ مطلب کہ مثبت اور ذمہ داری اس سے استعمال کرنا چاہیے ہے نا
بالکل بالکل اور ج سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت اور عوامی خدمت بھی ہوتی آج بوز یہ حکومتی سروسز آن لائن دستیاب ہیں لوگ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں بلز جمع کرتے ہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور مختلف جو ہے سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں اس لیے وقت کی بچت ہوتی ہے اور دفتر کا چکر کم لگتا ہے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے کہ کسان جو ہیں کسان انٹرنیٹ کے ذریعے موسم کی معلومات حاصل کرتے ہیں بیج کھاد اور نہ فارمنگ ٹیکنیک اس کے بارے میں سیکھتا ہے اس سے پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی آمدنی بھی بہتر ہوتی ہے
ہاں بھائی جان تو انٹرنیٹ مختلف مطلب کہكہ ملکوں اور مطلب کہہ تہذیبوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے تو اس سے ہم دوسری کلچرس اور روایت کے بارے میں بھی سیکھ سکتے ہیں تو انٹرنیٹ کی وجہ سے آن لائن کورسز اور ریننگ پروگرامز بہت ہی مشہور ہو گئے ہیں تو لوگ گھر بیٹھے نئی سکلیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنے کیریئر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں تو کووڈ نائنٹین کے دوران انٹرنیٹ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے میرے بھائی تو آن لائن کلاسز میٹنگز اور شاپنگ کی وجہ سے لگ اپنے کام جاری رکھ سک رکھ سکیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جوان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھے گا بھائی جان اللہ